ہیلو
ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
اچھا سے آپ ٹھیک ہے
ہاں اچھے سے مجھے یاد آ گیا میں نے
دکت ہے فون کی وہ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
پیچو ہے شاید
ہاں آپ کو پتا ہے میں آج نہیں ابھی کہاں اٹھا وہ آپ کی بیٹی ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی تھی اس کو میں نے آج بھیجا بابا کے ساتھ مجھے تھوڑی لیگس میں پین تھی میں نے اس کو بولا آج آپ اس کو پکڑو پلیز ورنہ وہ بھی ٹھیک نہیں تھا میں نے بولا ٹھیک ہے
اچھا ٹھیک ہے
کچھ بول رہے تھے
آپ کو پتاہ ہے میں آج صفا کےدر سے چل رہی تھی تو میں نے دریا وہ دیکھا وہاں کا جو جہلم ہے میں سوچ رہی تھی کتنا پلیوٹیڈ ہے اور کتنا اس کا پانی شرنک ہو گیا ہے ہمارے بچپن میں کتنا وہ صاف ہوتا ہے ہمارے بچپن چھوڑو ہمارے جو ہمارے ایلڈرز وہ کہتے تھے ہم اس پانی سے نہاتے تھے ایون پیتے بھی تھے بہت زیادہ
بلکل صحیح کہا آپ کو پتا ہے جب ہم چھوٹے تھے نا جب ہم آئے تھے مکان میں رہنے پھر جب یہ جھلم تھا نا نہ ہی کو بند کیا تھا نہ گیٹ تھے نہ کچھ تھے آپ کو پتا ہے وہ دھوبی ہوتا تھا وہاں اس سائڈ جی اور اس سائڈ سے بھی وہ کپڑے دھوتے تھے کتنا صاف ہوتا تھا پانی
بہت زیادہ
پھر کبھی کبھار ہم مما آنٹی یا چھوٹی چاچی کے ساتھ جاتے تھے دریا جہلم کی اسٹیئرس پہ دیکھ تھے وہ دھوبی کیسے کپڑے ڈالتے تھے ان کی وہ مشین جب ہم ان کو کوئی کپڑا دیتے تھے ہم کوئی پلیس کلین کر کے دے دو
ہاں صحیح میں آپ کو پتا ہے ہم ایک بار کیا ہو گیا وہاں پہ جو ہے نا وہ کیا بولتے اس کو وہاں پہ ایک بار نا مچھلیاں اوپر چڑھ گئی تھی پلیوٹیڈ پانی کی وجہ سے
ہاں آپ کو پتا ہے پھر وہ جب ٹنز میں وہ مچھلیاں پکڑی تھی
ہاں ہم نے بھی ایک ٹب میں وہ اس لیے ہو گئی تھی جو کشمیری مچھلیاں ہوتی ہیں نا ان کو صاف پانی چاہیے ہوتا ہے اس ٹائم ان کو اس ٹائم وہاں پہ پتا نہیں کچھ ہیلیم زیادہ ہو گیا تھا کچھ ہو گیا تھا زیادہ یہاں پہ کیا بولتے اس کو جو نا بابرییم سائڈ میں کچھ ہیلیم ڈالا تھا زیادہ کی کچھ ان کی وجہ سے وہ اوپر چڑھ گئے تو یہ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے یہ یہ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ہم کوڑا اپنا گھر گھر ڈالتے اور اپنا اپنے ارد گرد پھینکتے جس کی وجہ سے وہ پلیوٹیڈ ہوتا ہے
بالکل صحیح آپ نے آج اچھے موضوع پہ بات کی ہے میں وہی بول رہی ہوں کہ وہاں ہماری نیبرس کی وہ ساتھ وہ چار بہنیں تیں وہ ہوتی تھی اس سائڈ سے وہ وہ ہے نا کہ پوفیاں وفیاں ہوتی تھی پھر جاتی تھی دریا کے باس دل کتنا خوش ہوتا تھا وہاں سے دیکھ کے اگر
وہاں سے وہ کشتیاں ہٹائی نا وہ تب سے زیادہ پلیوٹیڈ ہو گیا وہاں پہ جو وہاں پہ رہتے تھے نا ان کشتیوں میں ان کی وجہ سے وہاں پہ صاف رہتا تھا ان کی وجہ سے وہاں پہ کوئی کوڑا نہیں ڈال پاتا تھا اب جب سے وہ نکل گئے وہاں سے سب سے زیادہ بہت زیادہ گندا ہو گیا سفہ قزل ایریا میں زیادہ ہی ہے
آج کل جو ہے آپ دریا جہلم کی طرح دیکھتے ہیں نا جیسے عجیب سا ویران جیسا لگتا ہے سناٹا جیسا لگتا ہے
صحیح میں اس ٹائم کچھ اچھی وائب بھی آتی تھی کہتے تھے ان کو دیکھ رکھیں گے ان سے باتیں کریں گے کچھ اچھی وائب آتی تھی اب کچھ نہیں وہاں پہ سب کچھ گندا لگتا ہے
بالکل آپ کو پتا میرے جو دادو ہے وہ بولتے تھے ہم اس کا پانی پیتے تھے کھانے میں لگاتے تھے ڈائریکٹ نہاتے تھے اس پانی سے یہ اتنا صاف پانی ہوتا تھا آپ لوگ پوچو مت لیکن جو جو ایک ایک جنریشن بٹ جوئی جوئی ایک ایک جنریشن بڑھتی گئی بڑھتی گئی اتنا ہی پولیو ٹید ہو اور جتنی زیادہ ایجوکیشن اتنی زیادہ جیسے خرابیاں بھی ہوتی ہے
صحیح میں صحیح میں
بالکل
پھر ابھی
آپ کو پتا آپ کو پتا ہے ہم جاتے تھے وہ بیرو گھٹ جاتے تھے وہاں پہ وہ وہاں وہ خاضا ہوتی تھی
ہاں وہ اس ٹائم بھی کتنا وہاں پہ صاف تھا پانی وہاں پہ کتنا صاف ہوتا تھا وہاں پہ انسان وہاں پہ پیر ڈالتے تھے آج کل دیکھنے میں بھی گن آتی ہے ہاتھ پاؤں دھونے کی تو دور کی بات ہے ہاں اور وہ بچاری مر گئی ہے
ہاں آپ کو پتا ہے وہ اس کی وجہ سےا وہ دری جہام وہاں اس وہ ب وہ آپ کو پتا وہ کیسے اپنی کشتی صاف کرتی تھی کلاسٹک سے وہ بچاری کسی
ہاں میری ٹاسک مت خراب کرو اپنی ٹاسک تو اچھی ہوگئی آپ کو
وہ بچاری کتنی ہے
صحیح میں
صاف رکھتی تھی میں نے اس خو دیکھا تھا ایک بار وہ کاسٹک لاتی تھی اور کشتی صاف کرتی تھی اور وہاں وہ اتنا صاف چیئرز ہوتے تھے ہم جاتے تھے نا وہ نور با بھوبا کے گھر کتانا جب وہاں سے بھی بالکل سناٹا ہو گیا تھا اس ب پ کی وجہ سے مجھے یاد آئے کہ عید کے دن وہاں کتنے جولے ہوا کرتے تھے کتنے لوگ جمع ہوتے تھے آج کل بالکل کچھ نہیں کسی جگہ ہی جیسے ہر جگہ سننٹا اچھا آ گیا ہے وہ برو گارڈ بھی جیسے ویرا گارڈ بن گیا ہے اب
صحیح میں
میرے چاچو نا
گند ہے
بول مجھے بولتے تھے وہاں مت جایا کرو وہاں م میں نا فرینڈس کے ساتھ چوری چوری تھی جاتی تھی عید کے دن لیکن وہ نا کچھ وہ بندے ہوا کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے وہ بدتمیزی کرتے تھے اس لیے ہمارے چاچو بولتے تھے وہاں مت جاؤ کیا کر سکتے تھے بچپن میں ہمارے چاچو نا اچھے کے لیے ہی بولتے تھے ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو کہاں چلی گئی ہیلو ہیلو ہچ ہیلو ہیلو کہ پتا ہی نہیں دس کی چلی گئی ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو پتا نہیں اس کو کیا ہو گیا میں تو بالکل کچھ نہیں سن رہی ہوں آپ وہاں سے بولو پھر یہ چلی جائے گی پت ہے ہم یہ دریا جہلیم کے بارے میں بولیں گے آپ بھی وہاں سے بولنا ایک بار میں کیا گئی خوشی سے گئی تیز تیز تیز تیز سٹیرس پہ میں سیدھے دریا جہلیم میں نیچے پہنچ گئی لڑکی آپ مانو وہاں ایک دو بھی تھا ورن میں آج ہوتی نہیں اس دنیا میں وہی میں بول رہی ہوں آپ آ کو کہ وہاں دو بھی ہوا کرتا تھا کوئی لوگ ہوا آج تو بالکل بھی سناٹا ہے اگر آج ویسا ہو جاتا نا تو انسان دور دور تک نظر نہیں آتا ہے بالکل بالکل ہاں ہاں آپ بات میں ہی بولو سو دٹ کنٹینیو ہو جائے ابھی اس کا ایک منٹ ہے تو یہ ڈسکنیکٹ کر لیں گے ہاں صحیح بات ہے ہاں ہمیں بھی خود میں چینج لانی چاہیے ہمیں دریا جہلیم کی قدر کرنی چاہیے اس کو صاف پاک رکھنا چاہیے اس میں گندگی نہیں پھینکنی چاہیے آپ دیکھو جو پل ہوتے ہے نا پل کے نیچے کتنی گندگی جمع کری ہو ٹھیک ہے نیچے نیچے اتنا جیسے بلاک لگتے ہیں وہ پل خود ہم نے ہر جگہ سے واٹر پولوشن کیا ایئر پلیوشن کیا نوائز پلیوشن کرٹ کی پھر بولتا ہے وہ بیماری یہ بیماری خود کی طرح نہیں دیکھتے ہیں جی ہم کیا کرتے ہیں ہاں صحیح کہا آپ نے وہ بھی مجھے یاد آئے وہ لال بااب کی ہے نا وہ بیچ ہے ان کا ماموں بھی تھا نا دریا جہللم میں وہ محمد چلو اللہ حافظ ملتے ہیں